ہلو
ہلو
السلام علیکم
جی وعلیکم السلام اور فرمائیے کیسے ہیں آپ
جی سب خیلیت آپ بتائیے
جی ان شاء اللہ ہم بھی لیٹے ہوئے ہیں بس ٹھنڈی ٹنڈی آواز چل رہی ہے اس کا لطف اٹھ رہے ہیں ابھی
جی جی جی ہاں ہا تو آج ٹھنڈ ہی چل رہی ہے بس آسمان میں تارے نہیں دکھائی دے رہے اور نہ ہی چندرما ا رہا ہے
جی وہ کیا ہے کہ ابھی تھوڑا ہلکا بادل ہو رہا ہے نا اسق ہے کہ رات میں بلکہ بارش بھی ہو کیونکہ ابھی ایسا ہی موسم ہے جولائی میں تو ہوتی ہے تھوڑی بہت
جی جی جی صحیح ہے اور ویسے اس سال اور سال کی طرح سے بارش کم ہوئی ہے پچ پہلے کیا ہوتا ہوتا تھا کہ مائی کا اپریل کا مہینہ جو ہوتا تھا نا تو اپریل مہینے کے لاسٹ ویک سے بارش ہونا شروع ہو جاتا تھا اور اب تو اس بار دیکھو مئی نکل گیا جون بھی نکل گیا جولائی چل رہا ہے اس میں بھی بارش ایک دو دن ہی ہوئی ہے
جی ابھی کیا ہو رہا ہے کہ پہلے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پیڑ پودے ہریالی سب کچھ ہوتا تھا اتنا پالوشن نہیں تھا لیکن آج کے ٹائم پہ نا انسان کا لالچ اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے پیڑ پودوں کو ہی کاٹتا ہے اور پردوشن کا تو آپ نے دیکھا ہی ہے پہلے لوگوں پہ اور کوئی سائیکل سے چلتا تھا لیکن آج کے ٹائم پہ ہر کسی کے گھر میں دو سے تین باندھ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں تو یہ ہمارے انوائرمنٹ کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے
کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا تھا ہ اسےین ہلیتا کو نہ کوئی جاری جائے گ تو ہمارے پیڑ کے نیچے ہمارے پیڑ ک چھایا بھی کھائے گا پیڑ بھی ہا بھی کھائے گا اور پھل بھی کھائے گا ایسا ایسا ہی ہوتا تھا پہلے کے لوگ یہی کرتے تھے کہ دور سے یاترا کر کے آتے تو وہ سے ک پہلے گاڑی تو ہوتی نہیں تھی سائیکل ل یا پیدل ل یا ہوتی تھی تو انیں ان کا تو ان کا تو رکنے کا کہیں نہ کہیں وہی ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ کہیں کسی کے گھر میں رکنے کی وجہ وہ پیڑوں کے نیچے رکتے تھے
جی پہلے جیسے نا ابھی ہمارے جو دادی جان ہیں اور دادا جانا ہے جب وہ ایک دوسرے سے بتے آتے ہیں نا تو ہم بھی ان کبھی کبھی باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ پہلے کے ٹائم پہ اگر کسی کو کو ایک ریڈیو اور اگر کسی کو سائیکل مل جاتی تھی نا تو وہ گاؤں میں پورے گاؤں میں بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ ارے اس کو تو ریڈیو ملاائے جب شادی ہوئی ہے تو تو سوچیے اس ٹائم پہ سائیکل ملنا بھی ایک بڑی بات تھی اور اس ٹائم کے لوگ بھی کتنے اچھے تھے کہ وہ کتنا پرکرتی کا دھیان رکھتے ہوں گے سائیکل سے نہ تو پردوشن ہوتا ہے نہ کچھ اور کہیں بھی جا کر اس کو رکھ دو اپنے شریر کا بھی کیا ہے کہ ایکسرسائز ہو جاتی ہے لیکن آج کے ٹائم پہ انسان جتنا اتنا آلسی ہوتا جا رہا ہے نہ وہ پرکرتی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے پلس میں کیا ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کو ہی بہت زیادہ نقصان پہنچانے لگ رہا ہے
جی جی جی جی جی تو میں آج کل تومیں پتاہ ہے لوگوں کی بیماری کا کارن بھی تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے تو جو جتنے بھی کام ہوتے تھے ہاتھوں سے ہوتے تھے چاہے وہ کھیت میں ہو کہیں آنے جانے کا ہو یا کسی کو کچھ کرانے کا ہو آج کل تو تم دیکھو گھر پہ ہی سارے کام کھیت کے سارے کام ٹیکٹر کر دیتے ہیں آنے جانے کے سارے کام بس بس کار وغیرہ کر دیتی ہیں اور گھر میں اور کوئی کام ہوتا ہے تو تم نے دیکھا ہے انیہ طح کی مشینیں آتی ہیں ہاں پہلے تو گھر بھی کچے ہوتے تھے تو ان میں پتائی وغیرہ مٹی لانا لے جانا بہت سارے کام ہو جاتے تھے اب کیا ہو گیا ہے کہ آدمی کو مطلب کہ اسے آالس کی مل گئی مل گیا ہے کہ مطلب کہ ان کا کام مشینوں کے دوارا ہو جاتا ہے اب ان کا کام تو مشینوں کے دوارا ہو جاتا ہے پر ان کے شریر میں آلس ہوتا جا رہا ہے اس سے اور ان کے شریر کو جو اتنی بیماریاں ہو رہی ہیں وہ الگ سے ہو رہی ہیں
نہیں آج کے ٹائم پہ نا انسان نا کچھ بھی کرنا ہی نہیں چاہتا جیسے آپ نے دیکھا ہوگی آج کے ٹائم پہ ہر چیز کی مشین آ گئی ہے پہلے کے ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ نا اپنے کھیت کی جتائی کرتے تھے تو بیل سے کرتے تھے اس میں کیا ہے کہ انسان کے شریر کی کسرت ہوتی تھی سائی ہو جاتی تھی اس میں کیا ہے کہ پورے دن اس سے کوئی پردوشن نہیں تھا کچھ نہیں تھا آج کے ٹائم پہ ٹیکٹر آ گیا ٹیکٹر سے کیا ہوتا ہے پردوشن ہوتا ہے اور زمین کو بھی اتنا زیادہ اتنی زیادہ کیا ہے کہ اچھا نہیں ہے زمین کے لیے ٹریکٹر بیل ہوتے تھے وہ اچھا تھا اور جیسے بھی آپ نے اور بھی مشینیں دیکھی ہوں گی جیسے پہلے کیا ہے کہ لوگ زیادہ تر جیسے آپ اپنے گھر میں دیکھیے جیسے مہیلاؤوں کے لیے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مہیلائیں آج سے اپنا گھر کا آٹا پیستتی تھیں لیکن آج کے ٹائم پہ کیا ہے چکیاں آئے گئی ہیں ج پہلے اس سے کیا ہے کہ جیسے ہمارے جو گھر میں ابھی لیڈیز بترا ہیں نا جی تو وہ بتاتی ہیں کہ پہلے کے ٹائم پہ کسی بھی عورت کو ہاسپٹل میں نہیں جانا ہوتا تھا جو بھی بچے ایسے ہوتے تھے تو وہ گھر پہ ہی ہو جاتے تھے کسی کو زیادہ پرابلم نہیں ہوتی تھی لیکن آج کے ٹائم پہ نا ہر کوئی لیڈی جب بھی بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہاسپٹل لے جانا پریشن کے دوارا ہوتے ہیں تو یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے لیڈیز جب آلسی ہوتی جا رہی ہیں اس لیے تو ہو رہا ہے نا یہ سب
جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا اور تمہیں نہیں پتا کہ مطلب کہ دیکھو مطلب کہ کھیتوں میں ک ک کھیتوں میں اگر ہم کو کھیتوں میں ہم جتائی کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہو تو ہم اسے ٹریکٹر کے مادھیم سے کرتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ہم کھیتی کرتے تھے تو اس میں کیا ہم کھان ڈالتے تھے اور کھاد گور کا ہوتا تھا تو جس سے بیماری بھی نہیں لگتی تھی آج کل تو تم دیکھو بازالوں میں تم سبزیاں لینے جاؤ گے تو وہ بھی دوائیوں کی ہی آئے گی دو اور دوائی کی سبزیوں کو ہم دیکھو ہم کہتے ہیں کہ لوکی ہوئی پالک ہوا اور بھی بہت ساری سبزیاں ہیں جو ہمارے شریر میم پروٹین دیتی ہیں پر پروٹین وہ جب دیتی تھی جب وہ کٹ پرگتی سے بنتی تھی مطلب کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسے کہ ہم نے لوکی کی یا لوکی چڑئی یا پالک کایا بیج ڈال دیا تو وہ خود اپنی خود بڑی ہو جاتی تھی لوگ اسے بڑا کرنے کے کے لیے کوئی دوائی نہیں لگاتے تھے اب کیا کرتے ہیں تم نے دیکھا ہوگا میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ تم بازار میں جاؤ تم نے راستے میں تم نے کوئی لوکی دیکھی اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ شام کو دوائی لگا دیتے ہیں سوا وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے اور اسی کو وہ بازار میں بیچ پھر اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اسے ہی ہم کھاتے ہیں تو شریر تو ہمارا اس سے بھی خراب ہو رہا ہے تو بار کی چیزیں بھی ہیں ویسی ہو گئی ہیں جو دوائیوں سے کیمیکل سے چل رہی ہیں
جی جیسے تو اسی لیے تو نا آج کے ٹائم پہ ایک سے ایک نئی بیماری آ رہی ہے پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہور نا ہر ایک چیز نا نیچرلی اگاتے تھے وہ جو گوبر کا کھاد ہوتا تھا اس کو دیتے تھے تھ اور پانی بس یہی دو چیزیں جات چلتی تھی لیکن آج کے ٹائم پہ اتنے ایک سے ایک خطرناک کیمیکل ہے کہ ان کو فصلوں میں ڈال دو آج کے ٹائم پہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فصلوں میں کرپترا ختپ خرپتوار اکتی ہے تو وہ کیا ہے کہ آج کے ٹائم پہ انسان آلسی ہو گئے ہیں پہلے تو آپ سے گڑائی کرتے تھے لیکن آج کے ٹائم پہ بس دوائی چھڑتی اور وہ ک پتوار ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جب وہ دوائی چھڑکتے ہیں تو اس کا کچھ حصہ زمین میں بھی جاتا ہے زمین میں پانی کے تو پانی کے تھرو وہ پودوں میں آ جاتا ہے پودوں کو جب ہم کھاتے ہیں تو وہ ہمارے اندر چلا جاتا ہے ایسے ہی نا اب آپ دیکھیے کہ ج اور بھی جیسے سبزیاں اگاتی ہیں تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ سبزیاں ایک جیسے ہی تھوڑی سی بڑی ہوں گی اس میں کوئی نہ کوئی پہلے دوائی دے دیں گے جس سے کہ کیڑا نہ لگے ارے بھائی کیڑا اسی چیز کو کھاتا ہے جو کہ اچھی ہو جب کیڑے کوئی چیز کو نہیں کھا رہے ہیں اس کا مطلب وہ کھانے لائق نہیں رہی ہے پرکرتی نے اس پرکرتی نے نا ہر چیز جو بھی بنائی ہے نا وہ کچھ نہ کچھ سوچ کر ہی بنائیے یہاں پر جو بھی کیڑے مکوڑے ہیں یا پھر کچھ بھی چیز ہو وہ سب کچھ نہ کچھ کام کے لیے ہی یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ ی ہی کوئی چیز نہیں بنی ہے اس پ کرتی میں
جی جی جی ہاں یہ تم نے بالکل صحیح کہا اور
جی
پرگتی پرگتی جو چیز ہے سوئم بناتی ہے نا وہ ہی چیز ٹھیک ہوتی ہے دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا کہ تم نے دیکھے ہوں گے کہ کوئی چیز آتی تھی پہلے ہم اتنے پیلے بھی نہیں ہوتے تھے اور اتنے سندر بھی نہیں دکھتے مطلب کہ دیکھو لوگوں نے اب کیا کر دیا ہے کہ مٹی سے دور رہنا بند کر دیا ہونے لگتا ہے مٹی میں کٹاڑو ہوتے ہیں پر سائنس بھی اس چیز کو کہتی ہے کہ ہمیں مٹی کو اپنے پاس رکھنا چاہیے تھوڑا بقت اس سے ہمیں اٹینچ اٹیچمنٹ رکھنا چاہیے جس سے ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سفائی سف پائی میں رہے اور اچانک ہم مٹی سے ملے اس سے ہم بیمار جلدی ہوتے ہیں کیوں کیوںک ہم اسے پہلے ہی چھوڑ چکے ہوتے ہیں نا ہمیں ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے نا مٹی میں میں نے بھی مجھے یاد نہیں کلاس ایٹ میں یا ٹینتھ میں پڑھا تھا کہ ایک نیوز پیپر میں آیا تھا کہ بچوں کو م میں کھیلنا چاہیے بچپن میں
ہاں وہ کیا ہے کہ پہلے کے ٹائم پہ بھی نہا ب کھیلتے تھے تو وہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شروعات میں بچے اپنے گ کے بل چلتے ہیں تو ان کے کیا اس سے گٹ اپتنے بھی مجبوط ہوتے ہیں اور ہاتھوں کے بل چلتے ہیں آج کے ٹائم پہ کیا ہے کہ جیسے جیسے پیسوں پیسہ آتا جا رہا ہے لوگوں کے پاس تو وہ کیا ہے کہ اپنے گھر میں ایک نوکر رکھ لیتے ہیں بچے کو جذرا بھی نیچے نہیں اترنے دیں گے وہ کیا ہے ہاتھوں ہاتھوں میں رکھتے ہیں کبھی پال جو جھولا ہوتا ہے اس میں ڈال دیں گے تو س کیا ہے کہ ان کے شریر کا وکاس ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا ان کے جو گھٹنے جو مضبوط ہونے چاہیے تو وہ مضبوط نہیں ہو پاتے ہاتھ جتنے مضبوط ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پاتے ہیں اسی وجہ سے نا چھوٹی چھوٹی عمر میں بچوں کو بہت ساری بیماریاں گر لیتی ہیں آپ نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہوا کہ وہ کیا ہے ان کے ہاتھ بہت ہی کمزور ہو جاتے ہیں بڑے ہو کر بھی ان کے ہاتھ وہ ریکور نہیں کر پاتے کیونکہ جو طاقت انہیں بچپن میں ہی ملنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں مل پاتی ہے
جی جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا ایسا اکثر ہوتا ہے میں نے بھی ایسا دیکھا ہے کہ لوگوں مطلب کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو کھیلنا ان کے سواستھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے